ہیلو ہاں
ہاں ٹھیک ہو ہیلو ہیلو
ہاں بولو بولو ہاں بولو
آپ کی بات ہی نہیں کر رہی ہو
نہیں یہ میری بہن آئی تھی کچھ بول رہی تھی
اچھا ٹھیک ہے اب کیا کام ختم کیا ابھی ہے
نہیں کر رہے ہیں اس نے کیا ہے اوپر کچھ اب وہ مجھے بول رہی تھی اوپر یہ کرو کیا کہتے ہیں اس کو مال میں کھڑکیاں وڑکیا صاف کرنا
ہوں
پھر لاسٹ میں اس کو ویکیوم کریں گے
اچھا ٹھیک ہے
آپ کی بیٹی کہاں ہے
میری بیٹی کو میں نے بھیجا اس کو آئی تھی ماسی
ہوں پھر مت آپ نے اس کو بولا یہ بال ٹھیک کرنا ہے اس کو
کوئی نہیں بولا بالکنی بولا لیکن یہ بولا وہ کپڑے وپڑے دیے
ہمم
میں نے کہا ابھی اور وہ اس کے گھر میں ہی تھی میرے چاچو کے گھر میں ہی تھی وہ بھی مجھے پتہ نہیں اب وہ کہ نہیں مجھے بولنا تھا لیکن اس کو اگر وہ ترس جاتی وہ اس کو اچھا کراتی
ہمم
نہیں اس کو کرنا ہے پیچھے سے بھی اس کو تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے اس آ اس کو کیسے کرو جیسے رہتا ہے سامنے آنکھ پہ
آ خر وہ اسی میں سے دیکھتی ہے
دیکھتی ہے ہاں
وہ ان نے اتنی لڑائی کی ہ ہ
یہ پاگل کرتے ہیں لیکن
ان کو پتا نہں زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر اسکول جاتے نا یہ اتنا نہیں کرتے ہم لوگوں نے غلط ہی کر دی تمنہ بیچ کے
آپ کو پتا ہے اگر حمزہ کو ہم نے بھیجا ہوتا نا اس کو ہوا ہوتا ایک سال جاتے ہوئے
اور کیا اب جی نے کیا اسے کیا تھا جھوٹ بولا مجھے میں ادھر گیا انہوں نے بولا پانچ سال تک نہیں پھر اس کو بولا میں نے
ایسا کبھی سنا ہی نہیں آپ نے تو مجھے ایسا بولا ہی نہیں اس نے بولا پانچ سال تک وہ یہ
اور کیا میں نے اس کو بولا نا اسلامک گلوبل میں جاؤ اس نے بولا میں وہاں گیا وہ کتنا جھوٹا ہے
پھر کیا
بولا میں گیا وہاں انہوں نے بولا پانچ سال تک ہم نے
تو آپ کو پتا ہے میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے مطلب بچے کا جو ڈیولپ مائنڈ ہوتا ہے نا وہ دو سے پانچ سال تک زیادہ رہتا ہے اور ہم نے اور ہم نے ان کی وہی ایج
زویا کر دی
اور کیا
پھر اس نے بولا کہ وہاں پہ انہوں نے بولا ہم پانچ سال سے کم نہیں پا کرتے ہیں میں نے بولا ٹھیک ہے اب
اور میں نے سنا کچھ مطلب اگر ہم مارچ میں بھی ان کا ایڈمیشن کریں گے نا
ہوں
ونٹر فی ہمیں پھر بھی دینا ہے
وہی بول رہی تھی مجھے آپ کی کازن اور پھر کیا فائدہ ہے ہمیں ان کو اکٹوبر میں ہی کریں گے
اگر ویسا ہو اگر ویسا ہوتا ہوگا مطلب پھر تو اکتوبر میں ہی ٹھیک ہے
ہاں پھر کیا پھر جائیں گے وہ دو مہینے تو اب اسکول جائیں گے ہے نا ڈھائی مہینے لگ بھگ اور کیا
اور میں نے سنا ان میں نے سنا ان کی اسکول ونٹر میں بند نہیں رہتے ہیں وہاں کچھ مطلب جیسے ٹیوشن سینٹر ہو ہیں نا ان کو وہی پڑھاتے ہیں میں نے سنا باقی مجھے کنفرم نہیں پتا
پھر اس نے بولا میں وہاں گیا انہوں نے بولا مجھے پانچ سال سے کم نہیں پکڑتے ہیں ہم اب کیا کرتے میں نے بول رہی ٹھیک ہے مجھے لگا یہ گیا ہوگا
لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سنا مطلب اگر بولا ہوتا نا آپ نے میں نے تو کب سے کہا کہ اس کو ایک سال مطلب اصل میں اس کو ایک سال گیا ہوگا اسکول جاتے ہوئے
اور کیا پھر جب میں نے اپنی بہن کو بول نا پچھلی بار آپ جاؤ وہاں پہ اس آفس کے آ گے ہے نا اسکول ہاں پھر میں اس کو بولا آپ جا وہ گئی ہے نا اس نے بولا ادھر اتنا اچھا اسکول ہے وہاں پہ اباک کے بغیر اندر چھوڑتے ہی نہیں ہے لڑکیوں کو
میں نے ہی بولا نا آپ کو وہ کہہ رہے اسلامک گلوبل کا
ہاں
ہاں اس نے مجھے بولا وہ بہت اچھا اسکول ہے وہی بھیجو ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے سنا پھر پتا نہیں میری بات ہوئی کسی سے اس نے مجھے کہا ارے نہیں اسلامک گلوبل نہیں بیجھنا
اچھا
وہاں کچھ یہ ہے مطلب جن وغیرہ کچھ وہاں سے بہت سارے بچوں کو نکالا گیا ہے
سچ میں
اللہ کی قسم
آپ کو کس نے بولا
وہ یہی پہ ہے ہماری پڑوسی میں بولوں گی آپ کو بعد میں کس نے بولا
اچھا ٹھیک ہے
مس لیکن دیکھو پہلے میں نے ہی بولا آپ کو اسلامک گلوبل کا کیونکہ مجھے کازن نے کہا ہاں پھر اس کے بعد مجھے بولا یہی پہ اس نے کہا کہ میرے پاس آتے ہیں وہاں کے بچے اے بہت سارے بچو پیرنٹس نے بچوں کو نکال کالا ہے وہاں پتا نہیں کچھ بچے ڈر گئے ہیں وہ یہ اس اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ناں مطلب ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہاں ایک بہت بہت زیادہ میں ڈر پھر میں ڈر گئی اس نے جب کہا ایسا وہاں ایسا وہ ہے یہ ہے
آئے ہائے ہائے
پھر اس کے آیا تھا بابا بول رہا تھا میں جو کہہ رہا ہوں او ایس ایس بھیجیں گے آپ کیوں نہیں مان رہے ہو میں نے کہا ہم نے کہاں نہیں مانا
ہوں او ایس ایس میں فوٹی تھاؤزنڈ ہے ایڈمیشن
وہ کہہ رہا تھا ان کو او ایس ایس ڈالیں گے اس کو مت پھر ہوں گے اس لیے کہہ رہا ہو
میری فیری بابی ہے ناں اس نے بولا پرسوں بولا وہاں پہ فورٹی لیتے ہیں ایڈمیشن اور فائیو تھاؤزینڈ ہے وہاں پہ فی
مانسلی نہیں دیکھو مطلب یہ زیادہ ہے ہی ہے کچھ میری کزن کا بیٹا بھی جاتا ہے ناں
ہوں
اس کو ہے مجھے لگتا ہے ٹو تھاؤزینڈ سم تھنگ ایسا ہی ہاں ہاں
ہاں ٹو تھاؤزنڈ ہے اس نے بولا
بولا ہاں ہاں میں نے وہی سنا منتھلی چلو وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا تھا اسلامک گوبل میں اگر ففٹین تھاؤزنڈ ہے وہاں پہ یہ ایڈمیشن ٹو تھاؤزڈ بولا ہے انہوں نے منتھلی پھر بھی ٹھیک ہے ہے ناں
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
لیکن وہاں پہ بول رہے ہیں اب آپ ایسا بول رہی ہو تو
میں نے سنا ب
پھر میر نے اپنی بآ بہن کو بھیجا ادھر انوں نے بولا کس نے بولا پانچ سال ہم تو ڈھائی سال سے ہی پکڑتے پھر مجھے اتنا غصہ آیا میں نے اپنے اوجی سے پوچھا آہ
بہت سنا میں نے اس کا مطلب وہ بہت اچھا ہے اسلامک گلوبل کا
میں نے بھی وہی بولا پھر اپنے اب کو میں نے بولا ایسے بولا میں کہاں گیا تھا مجھے باہر ہی بولا کسی نے
دیکھا
اور کیا مجھے اتنا غصہ آیا میں آپ کو کیا بتاؤں
نہیں آتا ہے ناں بچے کی مطلب عمر ہوتی ہے یہی پہلے پڑھنے کی ہی
اور کیا ان ہو نے اس کو در بدر کیا اللہ کی قسم مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں آپ کو کیا بولوں
نہیں ہوتا ہے کیا کروگی اب آپ بھی
نہیں جاتا ناں پھر انہوں نے بولا اس کو اب ہوگیا ہمارا ایڈمیشن اب ہم مطلب بیس سال میں پکڑتے اس کو انہوں نے بولا آپ اس کو اکٹوبر میں لاؤ اب آپ اس کو اس سال مطلب ٹیوشن بھیجو اگر وہ سیکھے گا لکھنا اے بی بھی وہ سیکھے گا پھر ہم اس کو نرسری میں ڈالیں گے سیدھا اس کو اب ایک سال ضائع نہیں ہوگا میں نے بولا چلو وہ بھی اچھا ہے
ہاں اچھا ہے پھر اگر رکھیں گے
اپنا تھوڑا سا تو ان نے بولا اس کو اگر اس کو آئے گا لکھنا تھا تو اس کو لکھاائی پہ ہی دھیان دو
مجھے لگتا ہے جو پلیث اسکول ہے نا کرنچ مز آیا ہے
وہاں پہ کہاں پڑھائی کر دیے ہیں
ساب سے وہ ضائع ہے باقی
وہاں پہ کھلاتے ہیں لیکن میری دیورانی ہوتی ہے بول رہی تھی کہ یا آج بول رہے تھے ڈاکر بچوں کو ضروری پلیس اسکول میں ڈالو پہلے پتہ نہیں کیوں تو اس نے مگر دیکھنے بولا اس نے بھی ڈالا ہے نا اپنے بیٹے کو پتا نہیں
ہوتا ہوگا لیکن کچھ لیکن وہ تو مطلب پلے اسکول کیا پھر تو گھر میں بھی کھیل سکتے ہیں نا بچے
گھر میں کتنی فیسلٹیز ہوتی
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ بھی صحیح ہے
وہاں پہ مطلب پیسے ملتے ہیں ان کو اسی چیز کے وہ بول رہی تھی وہاں پہ برین ڈیولپ ہو ہوتا ہے اسی وجہ سے بول رہا تھا ڈاکٹر ڈاکٹر بولا تھا ان کو ضرور بھیجو کیونکہ پھر ان کو پڑھتا ہے مطلب بہت پریشر پڑھائی کا اگر یہ کچھ مطلب کچھ سال ایک سال یا دو سال کھیلیں گے ان کا برین ڈیولپ ہو جائے نہیں ہو
پھر کب بولا اس نے یہ بات
جب میں گھر میں ہی تھی
تو مجھے لگا آج مت کی اسنے فون
نہیں میں نے کہا میں نے اس کو ایک بار کیا تھا فون اسے اٹھایا نہیں پھر میں نے بھی نہیں کیا اس نے بھی نہیں کیا میں کروں گی ہی نہیں مجھے کون سی چٹھی ہے
سب ٹھیک ہے
وہ بھی دماغ کھاتی ہے اس کے ساتھ ہمت ہونی چاہیے
بات کی ہاں آپ کو پتا ہے جب ہم نے نیا گھر لیا نا
ہوں
وہاں جو ہمارے دیور ہے نا جو نا وہ لمبا لمبا ہے جانتی ہو ہاں اس کی بیوی ہے نا پرسو آئے تھے ہمارے گھر اس کی بہن آئی تھی
اچھا
یہی کہا اس نے کہا کہ جو میری بہن ہے نا مطلب وہ نکل ہی نہیں رہی تھی وہ بات باتوں پہ باتیں باتوں پہ باتیں کر رہی تھی نہیں جو اس کی بیوی کی بہن ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں پرسوں وہ اس کو نہیں کیا ہمارے گھر پھر وہ کہہ رہی وہ وہ کہہ رہی ہے جب یہ مجھے فون کرتی ہے تو میں کو کبھی کبھار کہتی ہوں میرا پتی آیا میرا بیٹا آیا وہ کہتے کہ چھوڑ بھی ہی نہیں ہے اللہ کی قسم سے وہ اس نے کہا کہ مطلب ہم اتنی بات ہی کرتے مطلب اگر کوئی آتا ہے کہ ہم ایک د مطلب بھاگ جاتے ہیں وہاں یہاں روم میں
ہوں
اتنی بات ہے مطلب ان کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ کوئی کا میں پرسوں کسم سے میں پرسوں ان کو گئی نا جب مجھے گھر آنا تھا بولنے کے لیے پتہ ہے اللہ کی قسم ان کو فلورنگ کر کے ہیں
ہم
مطلب ان کو سیدھے لگ رہا تھا جہاں سے جہاں سے وہ اوپر چڑھتے ہیں نا پیر وہاں پہ سیدھے دکھ رہے تھے
وہاں پہ اور دھول ہے ہی نہیں نمت ہے
نہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ مطلب اتنی اندر نہیں آئے گی وہ سیدھے دکھ رہے تھے جسے سے پیر اوپر چڑھ رہے تھے
ان کو بیٹی ویٹینی نہیں ہے کوئی
اس کی شادی ہو گئی ہے
ہم
بہو ہے وہ یہی کی ہے کوئی گریز کی مجھ ابجی جتا ہے ہاں ہاں
اچھا
ہوں اور خود بھی وہ اس نے کہا ہم خود بھی کام نہیں کرتے تھے ہمارے میکے میں نوکر چاکر وغیرہ تھے ہم نہیں کرتے تھے کچھ بھی
گریز میں بھی لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے آج
سچ میں
ہوں
اوپر سے پرسوں میرا چھوٹا والا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہمیں گوریا جانا ہے اور چار دن کے لیے پھر وہ ہمارے گھر والے کتنے پریشان ہوتے ہیں اگر وہ گیا ہوتا
اور کیا وہاں پہ ہو گئی ہے لینڈ سلائڈ اور آپ اگر دیکھو گے اور بھی ریچور میں کیا ہو گیا ہے آپ دیکھتی نا وہاں پہ گاڑیاں ہی دھس گئی ہے ادھر مٹی میں
یہ ہوا ہے نا اسی وجہ سے جو صبح دیکھا وہ یہ ہو رہی تھی ہ ہاں تھٹنڈ رنگ وغیرہ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے وہ آواز وغیرہ وہی سے آ رہی تھی
اور کیا وہاں پہ تباہی ہو گئی ہے اگر دیکھے گاڑیوں کو کیا ہو گیا ہے مکانوں کو کیا ہو گیا ہے راستے کو کیا ہو گیا ہے یہاں پہ نا زوجضلع میں بھی اتنی لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے اگر آپ دیکھو گے نا وہاں پہ ڈر لگ فائدے میں نہیں
ہاں ہاں ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم نے میں نے صبح ہی پی صاف میں نے اس کو باہر باہر سے صابن وغیرہ دیا
ہاں
تو میں گئی نا اوپر ابھی پھر سے اوسہ ووسا لگانے کے لیے
ہوں
اس کو باہر سے اتنی اوپر سے وہ میری بہن نے وہاں سے جاڑو واڑو لگایا تھا
ہوں
بس اس کو پھر سے اتنی دھول تھی
اس کو اب اوپر رکھنا کچھ ڈال کے
آ ہم کچھ توہ
اچھا چلو ٹھیک ہے کرو آپ کام بعد میں بات کرتے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ چے
اللہ حافظ